ہلو
ہاں ٹھیک ہو
شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو
ہاں گھر میں سب ٹھیک ہے
بس شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہیں
ہاں الحمد للہ آپ دیکھو یہاں سے ب باہر ہے نا آسمان
ہاں
کملا کے سائڈ سے کتنا صاف ہو گیا ہے اور بازل کتنے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوے اچھے ہیں اس کا مطلب کل سے پھر سے جلنا پڑے گا پڑے گا
اور یہ بادل پہ وہ سورج کی کرن پڑ رہی ہے
ویسے اللہ لکھا ہے وہاں پہ
اتنا میں نے نوٹس نہیں کیا لیکن بہت اچھے ہیں
ہاں
اور
بس آپ سناؤ آپ کے گھر میں شانتی جیسے لگ رہی ہے بچے کہاں گئے
میری تو میری والی تو صبح ہی گئی اب دیدی کے ہے ایک سو گئی چھوٹی والی
ہوں
بڑے والے کو نانو نے کیا اس نے اس کو بولا ہم پارک جائیں گے
ہوں
تو ابھی تک تو اسی پہ رو رہا تھا چلو چلو ماں کو بھی بول رہا تھا آپ بھی چلو نانی کو بول رہا تھا آپ بھی چالو ان کو تو ہن غرض ہی نہیں تھا جانے کا
اچھا
بولک زبردستی لے رہا تھا اب ماں تو نہیں گئی لیکن نانی بچاری پھنس گئی
جائیں گے بھی تو ابھی لیٹ ہو گیا تو یہاں سے جاتے جاتے ہی شام ہو جائے گی
وہی اگر دن میں کہتے نا چار بجے تب بھی اچھا تھا
لیکن وہ کہاں مانتا ہے وہ نہیں مانتا ہے
اور سناؤ کیا کر رہی ہو
کچھ نہیں بس وہی نکلے تو یہاں پہ سب کچھ پہلا ہوا تھا وہ ہی اٹھا رہی ہوں کمرے کی صفائی کر رہی ہوں تھوڑی سی مجھے پریس کرنا ہے کپڑوں پر ہوں
بیار روز روز دھونے پڑھتے کپڑے
اصل میں گرمی ہے نا تو دن میں ہو جو ہے یہی ادھر ادھر لیٹے بیٹھے
اچھا
اور تھوڑی سی روم کی سیٹنگ کی اور کروں گ یہ تو کبو
اچھا ٹھیک ہے
ہاں
اور
بس شکر اللہ کا آپ سناؤ ابھی پھر میری کزن کو کال نہیں کیا پھر سے
نہیں اس نے کیا نا وہ کمپلیٹ تو پھر نہیں کیا اس نے
اسے بولو نا کچھ ہے اور دو تین مجھے لگا آپ کو بولنا تھا پہلے وہاں کا لینا چاہے اگر
ارے اس نے بولا ہی نہیں تو میں کیا کروں گی
وہ کہاں بولی گی اس کو بولنا تھا نا آپ کو اس نے مجھے کل ہی بولا نا کہ میرے پاس بہت ہے اس نے ابھی بچاری نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو اس کو میں کراؤں گی مالو مال
اچھا اچھا ٹھیک ہے اچا آپ کی نانت گی گھر کہ ابھی ادھر
اور اس نے یہ بھی بولا کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو
ہوں
مجھے بہت مزہ آیا اس سے بات کر کے
اچھا اچھا
میری نند ابھی گھر نہیں ہوئی وہ یہیں پہ ہے
ہاں
میری نند ابھی گھر نہیں گئی ہے اس کو شاید آج جانا تھا مطلب آج سنڈے ہے نا میں نے بولنا تھا ان کو کہ میں آ جاؤں گی پہلے تو پتا نہیں شاید پچھلی منڈے کے کچھ ٹیوزڈے جانا تھا
ہوں
لیکن پھر وہ یہ بیمار ہی تھی پھر اس نے کہا پہلے میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی تو اس کے بعد جاؤں گی
اچھا
اس کے بعد وہ کل ڈاکٹر کے پاس گئی اس کو منع کیا ہے مطلب جھکنے سے باری باری چیز ا ٹھانے سے وہ یہ اب تو آ جانا تھا اب پھر پتا نہیں شاید اس نے کہا مطلب میں کیا کروں گی وہاں
ہوں
گھر میں کام ہوتا ہی ہوتا ہے چاہے کچھ بھی کرو
ہاں
تو پھر اب وہ آج بھی نہیں گئی اب مجھے پتا فرق ہونے کا ویٹ کر رہی ہے
اچھا ٹھیک اس کے بچے ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے الله کا شکر کا اس کی بیٹی بھی بیمار تھی اوپر سے اس کو تھوڑا سا ہوا ہے یہ تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے پتی کے ساتھ
اچھا
دیکھو مطلب میں آپ کو بات ہی بولوں گی اس کی بیٹی بیمار ہے
اچھا
اس نے بولا پتی کو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ
اچھا
اس کو کیا کرنا تھا آپ کے حساب سے
لے جانا تھا
ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا یا مطلب اگر بولتا ابھی بھی وہ شام کو جائیں گے شام کو کہتی صبح جائیں گے
ہاں
نہیں اس نے کو بولا میں ابھی بزی ہوں اس نے بولا ہے کہ کیوں کیا بزی ہے
اچھا
اس سے بولا ہے کچھ نہیں بس مجھے کھیلنےجانا ہے یہ کون سا بزی ہے مطلب وہ باپ ہے وہ ابھی چاری کے بغیر نہیں ہے کہ وہ جائے گا کھیلنے
کہ ا فٹ بال امپورٹنٹ ہے کھیلنا امپورٹنٹ ہے بچے کی مطلب صحت سے
ہاں اس نے وہی کیا ہے تو میری نند کو اس پہ بھی غصہ آیا ہے پھر اس نے بولا ہے کہ چلو مطلب آج نہیں تو کل لے جائیں گے اس کو ا بولنا تھا نا مطلب اگر ابھی اس کو مطلب اس کو دماغ سے سوچنا تھا اگر ابھی اس کو فٹ بال کھیلنے جانا تھا تو پھر اس کو سوچنا تھا نا ہاں چلو کل ٹھیک ہے پھر تو کل کے لیے بولا ہے کہ ہمیں کہیں گھومنے جانا ہے یہ کیا مطلب ہے پھر اس کو بچے ہی پیدا نہیں کرنے تھے
اس کو دماغ سیٹ ہے
وہی میں کہہ رہی ہوں نا پھر اس کو بچے پیدا نہیں کرنے سے جب ایسا مسئلہ ارے چھوٹا ہو یا بڑا ہو جس کی شادی ہوگئی وہ چھوٹا نہیں رہتا چاہے لڑکی ہو یا لڑکا
میں بول رہی بھائی خود کو سمجھتا ہوگا گیارہ سال کا
وہی نا مطلب عقل نام کی چیز ہوتی ہے نا اس کے پاس اس کے پاس ہے ہی نہیں مطلب الریڈی اس کے پاس
کل کے مردوں کو کیا ہو گیا ہے یہ پاگل ہو گیے ہے
الریڈی اس کے پاس دو بیٹیاں ہے مطلب اب وہ اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے کیا سمجھ نہیں سکتا ہے
اچھا تین بیٹیوں کا باپ ہے
تو پھر بھی مطلب اس کو سمجھنا تھا نا کہ مطلب میری بیوی کیا کہہ رہی ہے کیونکہ آخر میں فیوچر آخر میں فیوچر ہوتا ہے جو ہوتا ہے وہ بیوی بچوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے
ہاں سچ میں
لیکن وہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے سمجھتا ہی نہیں ہے اس کو بولو خالی ایسے ہی مزدوری کرنا بنا کسی مطلب محنت کرے گا وہ ایسے
ہوں
بنا کسی کمائی کے وہ بولو اس کو وہ تو وہ کرے گا آرام سے
اچھا
باقی وہ اپنی فیملی کی اور نہیں دیکھتی مطلب اپنی فیملی کی اور وہ نہیں دیکھتا ہے کہ مطلب ہم اگے کیسے چلے گے
اچھا وہ اس کو دماغ میں نہیں ہے
ہا
پتا نہیں کیا ہو گیا آج کل کے لوگوں کو
آپ کو لگتا ہے
کیا
اپ کو لگتا ہے ایسا کہ مطلب پتا نہیں کیا ہوتا ہے کیا ہوا ہے یہ اج
ہاں ہم نے بھی سوچ رہے جیسے پاگل ہو گئے ہیں لوگ
سمجھ ہی نہیں ا رہا قسم سے میں نے کل بولا مطلب مجھے گھر میں اللہ کی قسم مطلب مجھے اتنی پرابلم ہے میں اگر سر سر ہلا رہی ہوں نا ادھر ودھر مجھے جیسے لگ رہا ہے کہ سب کچھ گھوم رہا ہے
ہو جاتا ہے اپ کو گردن میں ہوگی پھر پروابلم رسک مت ہے اپ کو گارڈن میں
وہی ہوگا مجھے بولا تھا ڈاکٹر نے اپ کو کمر سے زیادہ پروابلم ہے گردن میں ہی
اچھا
امین ایکسپتی کو بولا
ہم
ابھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے
ہم
پہلے تو پہلے تو اس نے مجھے بولا ابھی اس کو تین ہی دن ہو ائے ہوئے چلو مجھے تین ہی دن ہوئے لیکن یہ کیا بیماری کے بول کا اتی ہے مطلب یہ کہ اسے کہ اس سے کہ مجھے بولا کی سسرال جاؤ پھر میں اؤں گی
اپ نے اس کو بھی بول کے رکھا ہوگا
پہلے تو یہ بولا پھر اب دوسرے دن جب ڈاکٹر کے پس جانا مطلب ڈٹر ان کے پاس پیسے لگتے
جہ میں بھی گردن میں تھا کچھ پرابلم
نہ نہ نہ نہ
اچھا ادھر
مج مجھے تھا کمر میں میں نے یہی کمر کے لیے ڈاکٹر کے پاس اس سے مجھے بولا لیکن اس نے مجھے اسی ٹائم بولا کہ اپ کو اتنا کمر میں نہیں ہے جتنا گردن میں پروابلم ہے
میری طرح مجھے بھی بولا نا ڈاکٹر نے ویسے لیکن مجھے گردن میں کچھ نہیں تھا میں نے اس کو بولا مجھے گردن میں کچھ نہیں ہے اس نے بولا لیکن آپ کو گردن میں ہی ہے زیادہ پرابلم آپ شک ر کرو پھر میری بہن نے بھی بولو ماں نے بھی بولا بولا کہ ہمیں تھوڑا تھوڑا ہی گاردن میں اتنا نہیں ہے جتنا آپ کو ہے لیکن ہمیں اتنے چکر آتے لیکن میں نے ان کو بولو نہیں شکر ہے خدا کا میں ان کو بولو شکر ہے اللہ کا مجھے گردن میں کچھ نہیں ہوتا ہے ورنہ مجھے بھی ڈاکٹر نے بولنا آپ کو زیادہ پروابلم گردن میں ہی ہے
وہی میں نے دیدی کو اپ پرسوں دیدی کو بول رہی تھی کہ مجھے ڈاکٹر نے ایسے بولا سبح جن میں اٹھی بالکل ویسا ہی ہو رہا تھا پھر میں نے اس کو بولا کہ اپ مجھے ڈاکٹر کے پس جانا ہے مجھے پیسے دا ڈٹر کی بس پیسے لگتے ہیں میں نے اس کو بولا مجھے پیسے دے دو تو اس نے وہاں سے بولا مجھے پیسے نہیں ہے امبو ا بٹ ہاسپٹل کے آؤگی پھر اس کو بولا میں پھر اس کو بولا بہن نے ماں نے آپ کو کیا ہوا مطلب بیمار ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ یہ کیا مطلب ہے وہاں جائے یہاں جائے دوائی تو لانی ہی لانی ہے پھر تو میں گئی میری ناند نے میرا بہت سارا ٹائم ضائع کر دیا ارے ہم گئے وہاں پتہ نہیں سھا کوئی سفارش ہے وہ یہ وغیرہ پتا نہیں کیا کیا
ہاں
تو پھر جب گئے اس نے اپائنٹمنٹ ایک ہی کا دیا
اچھا ٹھیک ہے اسھ پھگڑ ہی نہیں ہوگا پہلے ہی
ہوں
پہلا پکڑ رہا تھا اس نے اپوائنٹمنٹ
پتا ہے اسے اسی ٹائم پھر ایک ہی کو چھوڑ
اچھا ٹھیک ہے
ا سے مجھے د مت اتنا زیادہ د متا میں کیا میں کیا بتاؤں
ہاں
میں نے کہا مجھے دانت میں درد ہوا
او ہائے ہائے آپ کو ایک جیسا ہو گیا ہے دانت اور کان تو یہ گردن میں پورا سر ہی گم جاتا ہوگا
دانت میں مجھے اتنا درد ہے پورا دوپٹہ منہ میں بر کےہوں
جاؤ نا ڈاکٹر کے پاس
وہ دوائی دے گا ابھی مطلب ابھی کے لیے
نہیں اس کو کیا کرنا ہے آپ کو خراب ہے دانت
ہاں اس کو روٹ کنال کرنا
آپ کو بولا تھا ڈاکٹر نے روٹ کنال کی فیلنگ سے ہو جائے گا ٹھیک
نہ مجھے پتا ہے یہ مجھے دو ہزار بارہ سے ایسے ہیں یہ دانت دو ہزار بارہ میں میں نے مجھے لگتا ہے سات دانتوں کی فلک فلنگ کروائی ہے
تب بھی اس نے یہ دیکھا اور یہی تھی لیڈی جو باہر ہے نا
ہاں نہیں باہر کوئی لیڈی نہیں وہاں پہ لڑکا ہے
نئی لیڈیز ہے وہاں سے میں بولوں گی کہاں سے پتا ہے جہاں پہ لائن مین پہلے رہتے تھے
ہاں
وہ اب وہاں پہ آئی ہے نا ہاں
نہیں نہیں جہاں پہ وہ جہاں پہ جو یہاں پہ تھی نا ادھر مقصود بھیا ہے کہ وہ پر وہی آئی
ہاں ہاں ہاں
لیکن جو اس کا اپنا کلینک تھا نا ادھر آیا ہے کوئی ڈاک ٹرلی میل بہت اچھا ہے لیکن
ہاں کون آیا ہے لیکن وہ خود آئی ہے یہاں پہ میں گئی پرسوں اس کے پاس
اچھا
اس س مجھے دو ہزار بارہ میں فلنگ کی ہے دانتوں کی میں سکسھ میں تھی اس س مجھ فلنگ کی دانتوں کی تو اس نے تب بھی مجھے یہ وال دانت دیکھا اس نے کہا میں اس میں ٹیمپرری فلنگ رکھتی ہوں اگر وہ ٹھیک رہی مطلب آپ کو کچھ نہیں لگا تو پھر اس میں کل فلنگ کر دیتے میں نے کہاٹھیک ہے اس نے میں جیسے فلنگ کی مجھے پتا ہی نہیں مطلب ا مطلب دھیان کبھی کبار ہوتا ہے نا سائیکک بھی
ہاں
تو میں نے کہا کہ میں گھر آئی لیکن مجھے جیسے وہ فیلنگ ہات پہ نا بوت آا
ہوں
لگا م دم ہو رہا ہے پتا نہیں کیا کیا مجھے لگا اس سے
ہاں
تو پھر یہ میں نے اس کو بولا صبح اس نے کہا پھر اس کو فلنگ نہیں کر سکتے اس کو روٹ کینالی کرنا ہے تب سے آج کہ تھا ہ ٹھیک تھا پرسوں تک جا مجھے گھر آنا تھا
سارے بیماری ہے پھر سسرال میں نکلتی
سیٹرڈے شام سے نہیں سیٹرڈے شام سے ہی سیٹرڈے شام سے ہی مجھے یہ اس میں درد ہونا اسٹاٹ ہو گیا بہت
اچھا ٹھیک ہے مجھے کوئی بلا رہا ہے میں آپ کو بعد میں بات کرتی ہو اوکے